اب مالکاؤ
وعلیکم اللام بھائی جان اور ب تا ہے آپ کے گھر پا آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہرییے
سب کہہ دییے تھے بھائی جان اور آپ بتائیے بھائی جان جی جی آواز آ رہی ہے
آ رہی آ رہی آ رہی اور بت بھائی جان کھانا کھا لیا
ہاں ہو گیا کھانا ہو گیا سب سے پری ہے
جی جناب
اور آج کا موسم کیسا ہے
موسم تو آج ٹھنڈا سوہناا ماشاءلہ موسم آج ہمارے یہاں موسم کا مزاج تو کچھ ٹھنڈاسا ہے ٹھنڈا ساوناا ماشاء اللہ موسم آج بہت اچھا ہے آپ کے یہاں موسم کیسا ہے جناب
جی بارش ہو رہی تھی دو تین دن سے ہلکی ہلکی کہ کہیں رکتی ہے کہیں چلتی ہے بارش چل رہی تھی یہ جناب آپ سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کچھ سمجھائیں گے ضرور
جی جناب دیکھو سوشل میڈیا ماشءلہ ہماریے مانو جیون میں ایک ایسا سساھن ہے سوشل میڈیا کے بنا مانو جین میں کئی کام نہیں ہو پا رہے ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کہ مانو جیون میں بہت بڑی ام کہانی ہے ماشاء اللہ سوشل میڈیا سے ہمیں کافی فائدے بھی ہیں کافی ن سنات بھید کو
جی
آ پہلے ہم فائدوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ماشاء اللہ دیکھو سوشل میڈیا سے سے آ نے دیکھا ہو س ہیں جو گھر بیٹھے ہی سوشل میڈیا کے مادھیم سے ا اپ بجنس چلا رہے ہیں
جی ج جناب سن پا رہے آواز نہیں آ رہی آپ ہلو ہلو
ماشاء اللہ آن لائن پڑھائی بھی کر رہے ہیں ان شاء اللہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کے ماددھیم سے سنے لیے روزگار بھی دیکھ رہے ہیں اور ان شاء اللہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ تو سوشل میڈیا کے مادھیم سے پیسے بھی کما مارے جو
جی جی جی آپ نے صحیح
ہیں تو وہ پیسے بھی کماتے ہیں ماشاء اللہ اور سوشل میڈیا سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہے کہ ہم اپنی کسی آس پاس یا دور کے رشتے ناات دار آدی سے ویڈیو کال بات کر کے ان سے ان کو اپے پاس میں محسوس بھی کر سکتے اور سوشل میڈیا سے یہ ہمیں یہ بھی فائد ہے ہم اپنے آس پاس کے لوگ اور رشتے دار ن پ ناط دار آادی سے جڑے رہتے ہیں ماشا اللہ ہم ان کے بارے میں جانکاری پراپت کرتے رہتے آئے جن آپ نے دیکا ہوگا سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹٹ فارم ہو گیا ہے جس پہ لوگا اپنی فیلنگ کو شیئر کرتے ہیں ماشاء اللہ کوئی جیسے آج دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کانڈ ہو گیا تو ماشاء اللہ لوگ با ترنت ہی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال دیتے تو ماں اصل ہم اس چیز کے بارے میں بھی جانکاری پراپت کر پاتے ہیں اور سوشل میڈیا سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہم کسی دوسرے دھرم کے ریتی رواج سالب پہناوا اتیادی کے بارے میں بھی جانکاری کر لیتے ماشا اللہ یہی ہے جتنے فائدے ہیں اتنے ہی ہمیں سوشل میڈیا سے نقصان بھی ہے
جی جی جناب آپ آ نے صحیح کہا جی آپ نے صحیح کہا ہم آپ کی بات سے سہمت ہے لیکن دیکھیے آج کل سوشل میڈیا نے آدمی نے وہ کر لیا اس کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کئی لوگ ہیں د اسکولوں میں بھی س آج کل کیمرے لگے ہوئے ہے ان سے دیکھو کئی بچے ہیں یا میڈم یہ یہ پکڑی جاتی ہے د غلط کام کرتی ہوئی تو یہ آ رہی افباج پھیلا رہی ہے کہیں د وہ گینگ بھر رہی ہے ان کی ویڈیو بن رہی ہے وائرل ہو رہے ہے جس سے وہ آتم ہتیا کر رہے ہیں بعد میں کئی دیکھو ناتے ہیں کوئی کہیں وہ ہوتا ہے تو دیکھو اصلیت ویڈیو بناتے ان کو وائرل کرتی ہے اس کے لیے
ہاں پیڑت کو وہ کھا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آتم ہتیا کر لیتے ہیں لیکن ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ
جی جناب آپ دیکھو بالکل صحیح پرمار آئے دن آپ نے یہ بالکل صحی بولا ہے آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر لڑکیوں کے بارے میں انشاء اللہ بہت ساری نیوزیں آتی رہتی ہیں کہیں کوئی ری ریپ ہو گیا ماشاء اللہ کہیں کوئی آئے دن آپ نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں کچھ درندے ہیں جو لڑکے کے سھ چھڑکانے ان شاءلہ ان کے سھ ب کر ماشاء اللہ ہمیں ایسے لووںوپر ترنت ہے ن لینا چاہیے آج دن یہ بھی ہے دیکھو سوشل میڈیا سے ہمیں یہ جتنے فائدے ہیں اتنے نقصانات میں دیکھو آئے دن نقصان ہمیں یہ ہے کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم اپنا کچھ انسان ہے جو سوشل میڈیا پر اپنا وقت جایا کر رہے ہیں ماشا اللہ انہیں یہ نہیں پتا ہے مانو جیون میں سمے کی کتنی اہمیت ہے مش اللہ جو سوشل میڈیا پر ریلس ویڈیوز گیمس اتیادی میں اپنا سمے جایا کرتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ سوشل میڈیا ہمیں اپنے فائدے کے لیے ہی یوز کرنا چاہیے بلکہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر اپنا اپنا سمے جایا کر رہے ہیں جس سے ہمیں ہماری فیوچر میں آنے والی ک کافی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے دیکھو سوشل میڈیا پر آپ نے یہ بھی دیکھا آئے دن- کہ کچھ کالس ویڈیو کالس اتیادی بھی آتی ہے ہمیں- ایسی کالس ویڈیو اٹا لیتے ہیں کالوں کو ریسیو کر لیتے ہیں تو ماشاء اللہ وہ لوگ ہماری اسکرین ک- ویڈیو شپ کر کے ہمیں بلیک میل کرتے اور ہم سے پیسے اڑپنے کی کوشش کرتے- تو ماشاء اللہ ہمیں ایسے کالس اور ویڈیو کالوں سے- ساابدان رہنا چاہیے اور لووں کو یہی سمھا دی چاہیے کہ انو نمبر سے کوئی بھی کال آئے تو اسے اٹھائےا- تو اچھا ہی رہے گا- کئی لوگوں کے ساتھ ایسا فراڈ ہو چکا ہے ماشاء اللہ ایک دن آپ نے اور ہمیں سوشل میڈیا پ- اپنی پرسنل معلومات کسی کو نہیں دینی چاہیے جیسے- بینک اکاؤنٹ اتد لوک جانکاری ہے- کو پراپت نہیں کرانی چاہیے جس سے ہمارے- اکاؤنٹ سے پیسے ہڑپ لیے جاتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے نہ- نہ بتائی نہ کسی جانکاری کے کسی کو ہمیں او ٹی پی دینا چاہیے ان شاء اللہ ای- اگر ہم سترک رہیں گے تو سوشل میڈیا ہمارے لیے فدے فائدے لائق ہی ہے- بلکہ اس سے ہمیں زیادہ نقصان بھی نہیں پ نقصانات تو ہم خود- نقصانات کے کار تو ہم خود ہیں اگر ہم خود ای-
لالچ میں پنس جاتی ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے-
انا لالچ بری والا ہوتی ہے جنا آپیکھ- اگر ہم اس چیز سے دور رہیں گے تو سترک رہیں گے تو اچھے رہیں گے- آئے دن یہ بھی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر- اے آئی کے تھرو لوگ ویڈیو فوٹو اتیاد کو بنا کے پھر لوگوں- لوگوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور یہ بھی ہو- ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ہم- تو کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر گندی پوسٹ ویڈیو سے- ڈالتےے انفیکٹ سوشل میڈیا پر بچ- ب بھی ایکٹو رہتے تو ماشاء اللہ ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور ایسے- لووں کے اکانٹ بین کرانی چاہیے جس سے بچوں کو ان پ بہت فرق پڑتا- بچے نہ تو پھر پڑھ پاتے ہیں وہ اسی چیز کے آدی ہو جاتے ہیں ان کو لت لگ جاتی ہے تو وہاں سے- نہ تو وہ سمج سے کھانا کھ پاتے ہیں نہ وہ پڑھ پاتے- تو ہمیں بچوں کو فون بھی نہیں دینا چاہیے اور بچوں کو فن سے دور رکھنا چاہیے جی کچھ اپرم ہے-
جی جناب میں آپ کی بات سے سہمت رہوں آپ نے سحیتا بنوایا لیکن دیکھو- آپ نے بولا تھااک بچوں کے لیے پول کے لیے لیکن آج کل آپ بچوں کو کھانے کے لیے بولو تو وہ آپ- سے پہلے یہی بولیں گے کہ ہم کو پہلے فون دو لیکن ان کو کھانا پ پہلے چاہیے لیکن فون پہلے چاہیے آج کے زمانے میں بچے اتنے وہ ہو گئے ہیں فون کے بارے میں-
جی جناب تو انشاء اللہ اس کا کارن بھی ہم ہی ہے جناب آئے دن آپ نے دیکھ- ا ہوا کہ کچھ لوگ و گھر میں ایسے ہوتے ہیں جو خود کھانا کھاتے سمے فون دیک- تو بچے انفیکٹ اسی چیز کو دیکھتے ہیں اگر ہم خود اس چیز پہ روک لگا م- لہ اگر ہم خود ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں گھر میں تو بچے انفیکٹ ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے اگر ہم خود چلے ہیں تو بچے تو انفیکٹ مانگ گ ہی- تو اگر اب دیکھو یہ ہوتا ہے بچوں کو اگر فون دینا بھی ہے- تو ماشاء اللہ ہم ان کے پاس بیٹھے رہے ہیں اور دیکھے کہ بچے فون میں کیا دیکھتے بلکہ اور ہمیں فون میں انہیں اچھی چیزیں دکھانی چاہیے فون بھی ہماری فیلگ سمجھتا ہے ان شاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم فون میں جیسی ویڈیوز پوٹ اتد دیکھتے تو ماشاء اللہ ویسے ہی آتی ہیں تو انفیکٹ اگر ہم اچھی چیز دیکھیں گے تو اچھی چیزیں آئ گی اور پھر ہم بچے بھیہنا ل ہ تو اچھی سے اچھی چیز دیکھیں گی اگر ہم خود دیکھ ہیں تو بچے تو دیکھیں گے ہی نا جناب یہ خود کا خود کی کمی ہے دیکھو آج دن بچوں کو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چودہ پندرہ سال کے بچے کا چشمہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے یہ فون کی وجہ سے ان کا مان اتنا نہ تو نیند آتی ہے سمے سے نہ وہ پڑھ پاتے ہیں وہاں کو روشنی بھی کم ہو جاتی ہے تو کا کن یہی ہے بچوں کو فون سے دور رکھے تو اور یہ اچھا رہے گا ج ن
جی آپ نے صحیح فرمایا دیکھ یہی بتاؤ دیکو ہم کھانا کھ رہے ہیں تو ہم ایک ہاتھ میں موبائل دیکھ رہے ایک سے تھھان کار ہے نہ کی ہمیں دو منٹ کا اب اتنا سمے نہیں ہے لیکن دیکھو آپ کہیں بھی گاؤ تو فون ہاتھ میں رہے گا اور وہ ہے کئی دو منٹ ہم کھا بھی ن چین سے کھ رہے ہیں کہ دو منٹ ہم رک کے کھانا کا لے تب بعد میں پہنچ چلا ہے
جی جناب آئے دن یہ ایسا ہو ہی رہا ہے دیکھو انفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا گھر میں ج بچوں کے پہلے گرو اممی جان ابو جان ہوتے تو ماشاء اللہ اگر وہ بچوں کو جیسی دیتے ہیں وہ بچے ویسے ہی گرہ کرتے اگر ہم خود ان ٹ ایسی چیزیں کریں گے تو انفیکٹ بچے تو ہم سے ہی سیکھتے ہیں تو اگر ہم خود
جے
ہمیں خود ایسی چیزوں پر روک لگانی چاہیے آج کے سمے میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کہ جب سے یہ سوشل میڈیا ہے لوگ وہ کہیں جاتے ہیں تو بیٹھ کے ایک دو منٹ بات چیت کریں خود فون میں گھس جاتے ہیں تک بچے دیکھتے تو اگر ہم خود فون کو رکھ کے بات چیت کریں فیس ٹو فیس تو وہ اچھا رہتا ہے اس سے ہمیں جانکاریات لوگ وگوں کو پتا ہی نہیں ہے وہ فون کے اتنے کیڑے ہو گئے سوشل میڈیا کے کہ وہ یہ سمجھتے کہ آئے دن جو ہے سب سوشل میڈیا پر ہے ایسا ہے کچھ نہیں وہ کچھ تو اپنا کچھ تو بہس ہی اپنا سمے جایا کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ کچھ ہے جو اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہ ہیں زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا اپنے نقصانات کے لیے یوز کر رہے ہیں اتنے فائدے نہیں لے پاتے ہیں بلکہ فائدے تو کافی ہیں پر لے نہیں پاتے ہیں کہ لوگ اتنا حال سے ہو جاتا ہے وہ بس ویڈیوز گیمس اتیادی میں اپنا سمے نکال دیتا ہے ان شاء اللہ اسی سمے کی اہمیت نہیں پتا ہوتی ہے کچھ لوگ ہیں جو اپنے اچھے فائدے کے لیے یز کر رہے ہیں
چلو ٹھیک ہے جو سے بات تو ہی اچھے ہمیں بہت اچھا لگا آپ سےنی بات ہوتی رہی
چ لگا اللہ نے چاہ تو ہماری آگے بھی بات ہوتی رہی خدا سے
خدا حافظ